ہیلو ہلو ہلو السلام علیکم
ولیکم السلام ام کہیے
اور کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں میں ابھی بس کام کر کے بیٹھی تھی ابھی
اچھا جی اور سب کھیلے
تو سب کہہ رہے تھ آپ آپ کا آپ آپ
کچھ نہیں بس جی بالکل سب خیرت سے ہیں بیٹھے تھے بس فون چلا رہے تھے تو سوچ رہے تھے فون کافی حد تک مطلب اچھا بھی ہے تو برا بھی ہے ہمارے لیے
جی یہ صحیح کہہ رہے آپ
ج جی
موبائل فون کے کئی فائدے ہیں تو نقصان بھی ایک ساتھ ہی آ رہے ہیں
جی بالکل کیونکہ موبائل فون ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھنے لگ گیا ایسے لگ رہا ہے اس کے بنا تو کوئی زندگی نہیں
اس کے بنا کوئی گزارا نہیں ہے یہ تو صحیح کہہ رہی ہے آپ
کافی حد تک ہیں جی بولیے آپ اپ ہی بولیے
جی وہی مطلب کہ اگر ہم ایک منٹ کے لیے بھی اپنا فون کہی رکھ دی تو تو ہم کو ایسا ہو جاتا کہ اب کیا رکھ دیا ہم نے ہمارا مطلب کون سا جگر کا ٹکڑا الگ کر کے رکھ دیا تھا
ہم کو کھانا پینا بھی کرنا ہے گھر میں کوئی اور ابو بلا رہے تو وہ کوئی کام کے لیے بلا رہے تو ان کی بھی سنی جی ایسے کچھ ہو رہا ہلو
کہیے کہیے واپس کہیے آواز نہیں آ رہی ہے
جی ایسے بول رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے فون میں ایسے دن رات ایسے بیٹھے رہتے ہیں ان کو لے کے کہ امی ابو آواز دے رہے کسی کام کے لیے تو وہ گور ہی نہیں کر رہے کہ وہ بلا رہے ہیں ہمیں کام ہوگا ان کی طرف دھیان دے
جی
تو فون کی اتنی ایسے لگ رہا ہے کہ زندگی میں کافی اہمیت رکھنے لگے ہے لیکن فون کا کافی حد تک اچھا یوز بھی کرنا چاہیے اچھا یوز بھی تو برا بھی ہے اچھا ایسا کہ فون کتنا مطلب کہ آسان کر دیتا ہے ہمیں پڑھائی میں کتنی ہیلپ تا ہے
جی
جی کوئی آن لائن شاپنگ کرنی ہو تو اس میں کتنی مدد کرتا ہے کسی کو کال کرنی ہوتی ہے تو ہم مطلب کسی کا حال چال پوچھنا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایمرجنسی ایسا کوئی اہم کام ہو جائے کہ ہمیں ابھی اس کو بلانا ہی ہوگا کسی کو بات کرنی ہے تو کتنا ہم فٹاک سے فون نکال کے بات کر سکتے ہیں پہلے کے ٹائم پہ ایسا تھا کہ فون نہیں تھے تو کا پتا ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا
جی اس کے لیے پہلے خط کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ تب ان کی جا کے خبر ملے گی کہ وہ کیسے ہیں خریت سے یا نہیں سب کچھ
جی وہ خط پہنچتانا ان کے پاس اتنے میں تو پتا نہیں ہے آپ پہ کیا سے کیا ہو جائے
جی یہ تو بہت صحیح کہہ رہی ہیں آپ بھی مطلب ایک خت پہنچتے پہنچتے مطلب کسی کو خط پہنچا کسی چیز کا ہوتا کچھ اور ہے وہاں پہ
خدا نا خاستہ ہمے کبھی کویی بیمار پڑ جائے اور ہم خط بھیجے آج اور وہ خط پہنچے ان کے پاس میں ایک مہینے بعد تو بیمار جو ہے ابھی تو اس کو ابھی ضرورت بہت تو اس وقت تو پہنچ ہی نہیں چھپائے ان کے پاس
صحیح کہہ رہی ہیں آپ موبائل فونس کا مطلب کئی مطلب دیکھا جائے تو مطلب ففٹی ففٹی پرسینٹ جیسا ہے کہ مطلب اگر اس کا فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی بہت جسے چھٹے چھوٹے بچوں کا بھی اب اسکرین ٹائم بہت ہو گیا
جی بالکل سحی گا آپ نے
ہماری تو سوسائٹی میں ہم نے بچوں کو دیکا ہے کہ مطلب وہ اتنے چھٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تین تین سال کے بچے چشمے لا کر گوم گے کیونک فون بہت یوز کرا ہے بچپن سے
جی بالکل آپ ان کو اتنا فون یوز میں نہیں دینا چ اچھا ہے کیونکہ بہت تو ہم پہیرے تھا نا بڑوں پہ اب کیا کرے ہم تو فون ا فون دیتے نہیں ہیں ویسے بچوں کو اتنا تو پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہو جات کہ وہ اتنی جضد کرتے ہیں کہ ہمیں تو فون دو تبھی ہم کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے اب کیا کرے پھر
نہیں جی مطلب دیکھا جائے تو دیکا جائے تو آپ بہت مشکل سے لیکن ہمارے یہاں تو کتنے مطلب ایسے ہیں جنہوں نے خود سے عادت لگائی ہے کہ میں یہاں پہ ابھی کچھ کر رہی ہوں آپ فون دیکھ لو آپ فون دیکھ لو تو وہ امی امی ابو پہ ہوتا ہے جیسے ہم اتنے بڑے ہو گئے بٹ ہماری ہمیں مطلب زیادہ فون تو دیکھنے نہیں دیتی کہ اگر تم کلاسز کر رہی ہو یا تم کچھ کام کر رہ ہو تو ٹھیک ہے لیکن وہ پورا پورا دن سے فون لے کے بیٹھے تو وہی چیز تو مطلب دیکنا پڑتا ہے
جی صحیح کہا آپ نے فون کہا جب ہمیں ارجنٹ ایس کچھ کام ارجنٹ کرنا ہو جو ہمیں سمجھ نہیں تو اسی کے لیے فون یوز میں لینا چاہیے ہم کو استعمال کرنا چاہیے ایسے نہیں
جی نا اس کی پوری عادت سی ہو جاتی ہے لائک مطلب بالکل نہ رہا جائے یا
فون کے جو فائدے ہوتے ہیں نا اس کے اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کچھ تو ایسے وہ تو بس جو بس الٹی چیزیں دیتے ہیں بچوں کو دے دیا لو ہم کام کر لے تم یہ دیکھ لو یہ نہیں سوچ رہ کہ بچوں کی عادت لگ رہی ہے اس کی
جی بہت صحیح کہا آپ نے کہ مطلب بچوں کو دھیرے دھیرے اس چیز کی عادت پڑ رہی ہے پھر کتنے بچے ایس ہیں کہ باہر کھیلنا جانا ان کو پسند ہی نہیں ہے بس ان کو فون دے دو
جانتے ہی نہیں ہے جانتے نہیں ہیں کہ کھیلنا کیسا ہوتا ہے کون سا کھیل کھیلنا ہے
بچپن میں ہاں جیسے ہماری بچپن گئی ہے نا پورا دن کھیل کھیل کے ویسے آج کل کے بچے اتنا نہیں کھیلتے ہیں
جی بالکل ہم تو فون کو جان دینے تھے اس ٹائم کی فون بھی لینا ہے ہم کو اور ہمارے ٹائم پہ اس ٹائم ایسا تھا بھی نہیں اتنا ہمارے پاپا کے پاس میں رہتے تھے اب کے پاس میں تو وہ اپنا کام سے رکھتے تھے ان کا بھی لگتا تھا کہ ہم نے ان کا فون لے لیا اور کچھ کسی کو کال لگ گئی یا کچھ غلط ہو گیا ٹوٹ گیا نیچے گر گیا تو ویسے ڈانٹ پڑے گی
ہاں ابو کا ابو امی کا خوف بہت تھا ہمارے ٹائم پہ اور ابھی تو بچے چھوٹ جات تین تین چار چار سال کے بچے بولتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے ہم ار ابو تو سوچے ہمارے آئی فون ل لینے کے لیے ہمیں تو آئی فون بھی پتا چلا تھا جب ہم نائنتھ یا ٹینت میں پہنچے ہوں گے
جی بالکل جی بالکل سیکھا آپ نے بہت زیادہ فون کی ڈیمانڈ اتنی ہو گئی ہے کہ پوچھو میں ابھی تو فون کے بنا ایسے لگتے ہے نہ بچے نہ بڑے کوئی رہ ہی نہیں سکتا
جی اوپر سے یہ فون کا کریز بڑا بڑا کے نا مطلب نارمل سے فون کی کمپنیوں کو بھی مطلبے سر پہ چڑھا کے رکھ دیا فیچر سیم ہی رہیں گے لیکن آئی فون ہے کر کے وہ لاکھوں میں بکھ رہا ہے
جی وہ صحی کہا آپ نے صرف ایک لوگوں لگانے کا ہی پیمنٹ لے رہے اور کچھ بھی نہیں
جی اور میں نے تو بہت کئی سن ہے کہ اس کا مطلب چارجنگ ایشو بہت ہوتا ہے مطلب میں بول رہیوں بھائی تم ات سر درد کیوں لینا ہے اپنے اوپر اتنے لاکھ د رہے ہو
صرف ایک کال کرنی ہوتی ہے ایک کال کرنی ہوتی ہے یا پھر کچھ کچھ ایسا ایسا کوئی کام ہو جو ہم فون سے ہی کر سکتے وہ کرنا تو وہ چیز تو اس میں بھی ہے تو اس میں بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے
جی بیس پچیس ہزار ہوا یا ہاں
ہمیں تو آئی فون چاہیے آئی فون چاہیے تو آئی فون میں وہی چیز ہے اور اس سے اینڈرائڈ فون میں بھی یہی چیز ہے سیم چیز ہے پھر بھی لوگوں کو پتا نہیں کیا ایے بت سوار ہے ان کے سر پہ کہ ان کو تو بس آئی فون دکھتا ہے آئی فون بیسٹ مر گ ہاں جی ٹھیک ہے لو آئی فون ہم کو تو نہیں چاہیے ہم تو اسی سے خوش ہے
اا بھائی
جی ہمارا تو کام اسی سے ہو جاتا ہے سارا
ہ ہم کوئی انفلوئنسر نہیں ہمیں کوئی ریلیں نہیں بنانی ہم تو ایسے ہی بول دیتے ہیں ڈائریکٹ
جی بالکل ہاں میرے اتنا ہی کام جی اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے کسی کو کال لگانی ہے یا پھر کوئی کال کر رہا ہے تو بات ہو جائے وقت پہ یا پھر بچ جی تھوڑے جی تھوڑا کچھ دیکھ لے یا پھر کوئی ایسی چیز ہم کو سمج نہیں آ رہی تو وہ چیز جا کے دیکھ لو ی ٹیوب پہ جا کے کوئی کھانے پینے کی کوئی ریسیپی دیکھنی تو وہ دیکھ للو بس اتنا ہی استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ نہیں بائی ایسے ہی ہو رہا ہے سب جگہ تو اب ہم تو ہمارے گھر پہ کافی بچوں کو ب ڈانٹ رکھتے ہیں کہ نہیں فون کو جتنا آپ کچھ ضرورت ہو ضروری ہے تبھی یوز میں لینا ہے ورنہ نہیں
جی یہ والا خوف آج کل کے بچوں میں ہونا بھی مطلب بہت بولتے نا کہ ضروری ہے
جو ج ضرور ہم ہماری خال کے بچوں کو دیکھتے ہے ایسے جد کو خالہ بھی ہے نا کافی حد تک شادی کر دیتے ہیں وہ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں وہ ایسے سوچ ہمارا کام م ہو جائے ٹائم یہ پریشان کریں گے اس سے اچھا ان کو فون د دو یہ فون دیتے کتنے میں ہم کام کر لیں گے وہ ایسے سوچتے ہیں
ایسا بد میں جا کے پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے پہے دھیان دیا ہوتا
جی بالکل پھر وہ سنتے ہی نہیں اب خھ ب بچوں کی دیکو آنکھیں خراب ہو جاتی اور ان کا مائنڈ کتنا خراب ہوتا سنتے نہیں ہے ایک دم بدتمیز بن جاتے ہیں بچے
یہ تو صحیح کہنی ہیں آپ کی مطلب مطلب فون کے مطلب ایسے کچھ کچھ ویڈیوز یا کچھ چیزیں دیکھنے کی وجہ سے پھر بچوں کو لگتا ہے نا کہ وہ بدتمیزی نہیں وہ کول ہے ہم بہت کول ہو رہ
جی جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے سے بچوں کو فونن سے دور رکھو م تو یہی کہنا ہے میں تو بس یہی چاہتی ہوں بچوں کو جتنا ہو سکے اتنا فون سے دور رکھے بڑے بھی اتنا ہی استعمال کرے جتنی ان کو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں اب فون آنے کے بعد میں تو لوگ ایسے گھر میں بیٹھے ہیں سبھی وہ ادھر فون لے کے بیٹھے بیٹھا وہ ادھر فون لے کے بیٹھا ہے امی اب وہ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں وہ بچارے سوچ رہے کہ ہم سے بات کریں گے کوئی کوئی بات ہی نہیں کرتا ان سے بیٹھ کے
جی اور گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہاں مطلب ایک بھائی ایک بہن ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کتنے بار تو کہ مطلب ہاں دوسا بھائی بھی دوسرے روم میں بیٹھ کے فون ہی چلا رہا ہے ایسا کچھ پتا ہی نہیں ہوتا وہ اپنے فون میں مطلب الگ ہی دنیا میں ہے
رہتے ہیں دھیان ہی نہیں دیتے وہ جی ہم بھی دھیان رکھیں گے اور آپ بھی دھیان رکھے گا ہم پر
جی
ٹھیک ہے آپ سے اچھا لگا بات کر کے میں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں کس سے بات کروں پھر آپ کا خیال آئے تو آپ سے بات کرنے لگ گئے
جی ہمیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے خیالات بڑے ملتے ہیں
جی بالکل کافی حد تک ملتے ہیں ہمارے خیالات
ہ جی چلیے خدا حافظ چلیے ہاں